ہلو ولیکم
اچھے سے
اب ٹھیک ہے کیا حال ہے میں ٹھیک میں ٹھیک ہوں آج موسم بہت خراب ہے
ہاں موسم تو بہت خراب ہے آج بارش ہو رہی تھی بیچ بیچ میں دن برگ
ہاں ہاں آج بہت بارش ہو رہی ہے موسم میں بہت تبدیلیاں آ گئی ہے
ہاں تھوڑی سردی بھی لگ رہی ہے اس ٹائم
ہاں سردی بھی بہت ہو رہی ہے اور یہ سارا سہلا وغیرہ آ رہا ہے
ہاں ہاں بت سیلاب تو وہاں سے بیرو سے بھی آ رہا ہے بیرو میں بھی بہت سیلاب سے متاثر ہوا ہے
ہاں ہاں اس بار اس سے تو عام لوگوں کی زندگی بہت ہی تبدیل ہو گئی
بہت بہت زیادہ
اس میں تو کھانے پینے کی بھی بہت کمی ہو گئی سبزیاں بھی اب میسر نہیں ہیں
ہاں وہ تو ہے ہی
سبزیوں کی بہت ہی کمی ہو رہی ہے
ہاں اور لوگوں کو بہت دشواریاں ہو رہی ہے
ہاں ہاں ہاں سڑکیں بند پڑی ہے
سڑکیں بند پڑی ہے
پانی چاروں اور ہے آج
ہاں ڈرینیج سسٹم بھی فیل ہے اسی پانی کی وجہ سے ہاں میں گھر پہ ہی ہوں
ہاں اس موسم میں ہمیں گھر پہ ہی رہنا چاہیے کیونکہ شدید بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے ہمیں گھر پہ تو ہی رہنا چاہیے
ہاں اور موسمات کے مطابق اور بارش ہونے کا اندیشہ ہے
اور بارش ہونے کا اندیش ہے ہاں پھر تو ہمیں پوری تیاری کرنی چاہیے اس بارش سے بچنے کی
بالکل بالکل صحی
ہمیں پورا یہ رکھنا چاہیے انتظام نا گھر پہ سبزیاں لا کے رکھ نی چاہیے اس بارش میں طبیعت بھی بہت خراب ہوتی ہے لوگوں کے صحت بڑے خراب ہو جاتے ہے اس بارش میں
ہاں بارش میں بگنے کی وجہ سے
ہاں ہے س پہ بہت اثر پڑ جاتا ہے لکاں خراش ہو ت زکام خراش گل میں درد
بالکل اور گرمی بھی کم ہوگئی پینتیس ڈگری سے م لگتا ہے آج ابھی پچیس ڈگری چل رہا ہے ٹیمپریچر
ہاں ہاں گرمی تو میں تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے مجھے بھی آج لیکن مجھے لگتا ہے ایسا صحیح موسم رہنا چاہیے خوشگوار بھی ہے لیکن خطرناک بھی ہے
موسم تو ایسا رہنا چاہیے لیکن بارش بند ہونی چاہیے ورنہ سیلاب کا خطرہ ہے
ہاں ہاں بارش بند ہونی چاہیے ورنہ سہلاب آ جائے گا اور شہر سری نگر میں خطرہ ہو جائے گا پھر لوگوں کو پانی آنے کا
ہاں ہاں موسمت
ہمارے تو یہاں سے گھروں میں بھی پانی گھس گیا
میں نے بھی دیکھا ہے باؤڈون سائڈ سے ایل ڈی سائڈ سے
ہاں بہت پانی ہے بہت پانی ہے اور اتنا گندا پانی ہے
یہ ہے نا ڈرینییج کا پانی گندا پانی
ہاں ہاں لوگ گندگی ڈالتے ہیں نا بہت سڑکوں پر نالوں میں ندیوں میں
اور ڈرینیج میں بھی جو اس کی وجہ سے بلاک ہوتے ہیں ڈرینیج جس کی وجہ سے پانی چڑھتا ہے پھر
ہاں اور کیا بہت بہت مشکل ہو رہی ہے
موسمتر نے بولا ہے کہ تین دن ریڈ الرٹ ہے
ہاں تو ہمیں ساودھان رہنا چاہیے اس موسم میں
جموں کے طوی یور میں بہت پائیں آیا ہے
ہاں بچوں کو تو بچوں کے اسکول بھی بند کیے ہیں کالج بھی بند کیے
ہاں ابھی نیوز آئی کہ
ہاں خبروں میں تو بولا گیا کہ بچوں کو گھر پہ ہی رکھو کیونکہ چھوٹے بچوں کے لیے اس حالت میں باہر نکلنا خطرناک ہو سکتا ہے
اور گرمیوں کی چھٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے
ہاں ہاں وہ تو بہت اچھا ہے کہ گرمیوں کی چ چھٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اس وجہ سے بچوں کی طبیعت بھی خراب نہیں ہو جائے گی اور بچے بھی اور پڑھ پائیں گے
بالکل بالکل
لیکن اب بچوں کا اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے بچوں کو
بالکل صحیح بات ہے
ان کا پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے
ہاں پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے
بچے تو اس موسم میں بیمار بھی ہو جاتے ہیں
ہاں وہ تو ہے
مجھے تو خود بخار ہو گیا تھا اس موسم میں
او ہوو یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے بخار انسان
ہاں اور اس میں مرچی کم کھانی چاہیے سبزیوں میں ہم جو گھر پہ کھانا پکاتے مرچیاں کم ڈالنی چاہیے
مرچیا کم پانی زیادہ پ بلڈ پانیانی لیکن ابال ابلا پانی
ہاں ابلا ہوا پانی اور نمک بھی ڈال سکتے پانی میں نمک ڈال کر پانی پی لیے
کہ او آر ایس لیکن جس کو بلڈ پریشر ہے اس کو چاہے کہ وہ اوور ایس کے ڈبے ہوتے ہیں پندرہ بیس روپئے کے وہ بھی پی لے
ہاں ہاں اور ہمیں پیسے بھی کم ہو گئے کاروبار میں بھی بہت نقصان ہو رہا ہے بارش سے
اس میں کہتا ہے کاب اس میں ٹپ ہو جاتا ہے
ہاں کاروبار پہ بہت مشکلات ہے
بہت سارے کاروبار دفتر کا دفتر سے متاثر ہوتے ہیں
ہاں دکانوں میں بھی پانی چلا گیا ہے
ہاں زیادہ تر وہاں پہ مائسوما میں مائسما میں اور گنییکھر میں
ہاں نالے بھی بہت خراب ہو گئے ندی نالوں میں بھی بہت پانی چڑھا ہے
ہاں وہ تو ہے یہ جو اوپر سے پانی آتا ہے وہ نیچے جائے گا نا اب
ہاں ہاں لیکن پانی بہت گندا ہے
بہت زیادہ بہت زیاد گھنتا ہے
ہاں اس اس سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں نا بہت ہی صحت ہماری یہ ہو سکتی کرتی ہے
اس ٹائم چاہیے گھر والوں کو کہ اپنے بچوں کو گھر میں ہی رکھے ندی نالوں سے دور رکھیے ندی نالوں سے دور رکھیے
ہاں ہاں بالکل بالکل ہمیں بچوں کو ندی نالوں سے دور رکھنا چاہیے کیونکہ صحت پہ بہت ہی زیادہ اثر پڑ سکتا ہے اس سے
ہوں ہ بالکل صحیح بات ہے
اور کیا ہی کر سکتے اس موسم میں مجھے تو بہت ڈر لگ جاتا ہے اس موسم سے کیونکہ جان پہ بھی خطرہ ہے کتنی معالو جان کو بھی نقصان پہنچ
بہت بہت دو ہزار چودہ میں دو سو ہاں دو ہزار چودہ میں ہی کتنا نقصان ہوا جب وہ سہلا پایا
ہمارے یہاں سے تو ایک دکاندار کو پانچ ہزار کا نقصان ہو گیا پانچ ہزار کا جو مال تھا وہ پانی میں ڈوب گیا
ہوں ہوں ہ ہ اللہ کےیر کرے
پانچ ہزار کا مال پانی میں ڈوب گیا
ہ ہ
اور کیا ندی نلوم کے جو پانی تھا وہ سارا اس کو دکان کے اندر چلا گیا
اللہ سب کی حفاظت کرے
ہاں اور اس میں جو ہے ہمیں رنگین کپڑے نہیں پہننے چاہیے کیونکہ کیا ہے ان کپڑوں سے بھی جو ہے نا ہمیں پھر ہو سکتے بیماریاں ہو سکتی کیکہ بہت سارے کپڑوں کو رن نل جا ہے
بالکل صحیح بات ہے یہ تو اللہ تعالی کا کہر ہے
ہاں ہاں یہ تو کہہ رہے ہے اب ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے اس موسم میں
ہاں وہ تو ہے
اور بچوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے خاص طور پہ میرے گھر میں تو بہت چھوٹے بچے
ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا بچی نہیں ہے
ٹھیک آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا بزرگ ہے ٹھیک ٹھیک بزرگوں کو بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے اس موسم میں
ہاں وہ تو ہے ہی
بزرگوں کو تو بہت ہی احتیاط کرنا ہے کیونکہ ان کو جو ہے وقت کھانسی ہونے کا خطرہ ہے
کھانسی دوسیی بیماری اور اس ٹائم بارش کے موسم میں گھر والوں کو باہر نہیں چوڑنا چاہیے کیونکہ بزرگ ہوتے وہ کہیں گر سکتے ہیں اس میں پھسلن بہت ہوتی ہے پھسلن ہو سکتی ہے پسن یہاں ہمارے یہاں سے ڈرین کا کام چل رہا تھا بارش کی وجہ سے رک گیا وہ اس میں بہت سارے کام رک جاتے ہیں بہت سے کنسٹرکشن کے سارے کام رک جاتے ہیں اس بارش کی وجہ سے
ہاں اور باہر کا کھانا ہی نہیں چاہیے جو باہر میسر کھانا ہوتا ہے جو دکاندار بیچتے وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے اس میں بارش وغیرہ میں بچے اکثر کھاتے ہیں یا نوجوان کھاتے ہیں ہاں ہمیں گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے کیونکہ نوجوان جو ہے اکثر کھے ہیں
اس ائم رانسپورٹ بھی متاثر ہوتا ہے ا اسس بارش ویہ سے اپ دیکھو کتنے سبھی لوگ اس ٹائم نکالتے ہیں آ پرائیویٹ گاڑی سبھی اسی وجہ سے ٹریفک جام بھی ہوتا ہے اس ٹائم سے ٹریفک جام ہوتا ہے
ہاں ہاں ریل بھی بند ہے
ہاں ریل تو بند ہوگی نا
ہاں کیونکہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے انتہائی
ریل بند ہوگی م جاتتا ہے سری نگر سے جموں شہر ہے وہ بھی بند ہوگا
ہاں ہاں وہ بھی شہرا روڈ بھی بند ہے اور گللمرگ بھی بند ہے کیونکہ وہاں بھی برف باری ہو گئی ہے
گلمرگ روڈ
وہاں سے تو برف باری ہو گئی ہے
وہاں سے سیلاب بھی بہت آیا ہے آپ دیکھو سندھ ریور وہاں پہ کتنا اس کو پانی کتنا ابار پہ تھا
ہاں ہاں وہی وہی وہ گللمرگ سے بھی تو برف باری بھی ہو گئی اور اس برف باری سے بھی ٹھنڈ کی شدت بڑھ جاتی ہے
ہاں وہ تو ہے تبھی تو ٹھنڈ لگ رہی ہے اس ٹائم سری نگر میں
ٹھنڈ میں اب اضافہ ہو رہا ہے
ہاں ٹھنڈ میں اس ٹرپ اضاب ہے ابھی فین وین چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے
ہاں میرے گھر میں تو پنکھا ہے ہی نہیں ہم چلاتے ہی نہیں ہے کیونک ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے
میں بھی ابھی کمبل لے کے بیٹھا تھا
یہ اچانک سے موسم میں تبدیلی آ گئی
ہاں ہوگی جب برف باری ہوگی اس ٹائم سے ہوتا ہے یہ
ہاں ہاں اب میں چاہتی ہوں کہ موسم بہت ہی اچھا ہو جائے اب ہم صرف دعا کر سکتے تے کہ موسم اچھا رہے
ہاں موسم اچھا رہے ٹھنڈا موسم رہیے لیکن بارش نہ ہو زیادہ کیونکہ بہت سارے علاقوں میں خطرہ بھی ہوتا ہے
ہاں اور یہ لوگ بھی بہت گناہ کر رہے ہیں آج کل
وہ تو ہے وہ بول رہووں تبھی کہ اللہ کا کہہ رہا ہے
ہاں یہ اللہ کا قہہر ہے تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہی کہ ہمیں اس قہر سے بچائے
بالکل بالکل اللہ تالا سب خیر کرے گا شکر اللہ کا شکر اللہ کاا
چلیے ہوتی رہتی ہے بات اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ